کم وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک
جی میں ٹھیک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
جی الحمد للہ آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں
جی جی یہاں سب ٹھیک سب بڑھیا آپ بتائیں وہاں سب خیریت ہے
جی بس اللہ کا شکر ہے بس اور آپ کی دعا ہے سب ٹھیک
اور وہاں پہ کیسا موسم چل رہا ہے
جی موسم تو بہت گرمی کا موسم ہے اور بیچ بیچ میں تھوڑی سی ہوا آتی ہے زیادہ نہیں بس مانو گرمی سے جان نکلتی ہے
جی جی بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کتنا
وہاں سے بھی کیسی ہے
یہاں کی گرمی تو بہت بہت بےکارا کو یہاں تو اے سی سارا دن چلانا پڑتا ہے
اچھا
جی
مطلب برابر سیم سیم ہے جیسا یہاں پہ ہے تو ویسا وہاں پہ بھی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے سری نگر میں مطلب کشمیر میں پہلے موسم اچھا رہتا تھا گرمی کے موسم میں بھی بارش ہوتی تھی بیچ بیچ میں اب بارش ہوتی ہی نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں نہیں یہاں تو بہت ہی برا حال ہے یہاں پہ بالکل بھی موسم مطلب اتنا خراب ہے کی یہاں پہ بنا اے سی کے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے یہاں پہ تو سارا دن وہاں تو وہاں پھر بھی ہریالی ہے سارا ہرا ہرا ہے کتنے اچھے اچھے پیڑ ہے باغ ہے شام کو صبح
تی ہے
تازی ہوا مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں تازی ہوا نہیں ملتی ہے
جی اللہ کا شکر ہے نہیں یہاں پہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں آ بہت ساری آ مطلب پیڑ ہیں مطلب پھر بھی فرق آ گئی ہے پہلے سے آ مطلب جیسے پہلا تھا نا نیچر نیچر کی وہ خوبصورتی جو تھی نا قدرت کی اپنی خوب صورتی اس میں تھوڑی سی نا فرق آ گئی ہے اتنا اچھا موسم نہیں ہوتا ہے جو جتنا پہلے تھا ہاں اب گللمرگ گلمرگ سونمرگ پہلگام وغیرہ وہاں سے زیادہ اچھا موسم ہوتا ہے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے مگر اور ہم میں بولوں آپ کو کہ مطلب آپ کو گرمی کا موسم زیادہ اچھا لگتا ہے یا سردی کا موسم
ہمیں تو سردی کا موسم بہت پسند ہے بہت پسند ہے کیا بتائیں یا مطلب
چوائس ملتی ہے
بہت بہت میں تو ویٹ کرتی ہوں مطلب امی کہتی ہیں کہ تم سارے کپڑے جو ہے سنبھال سنبھال کے کے رکھتی ہے سردی میں پہننے کے لیے وہ گھر میں تو میں ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہوں مطلب گرمی میں تو یہاں کپڑا پہننا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے
ہاں جی ہاں جی وہ تو ہے بہت نا ہلکے کپڑے پہننے پڑتے ہیں تو مطلب مجھے تو لگت کہ سردی کا موسم حیا شرم کا موسم ہوتا ہے سب لوگ کور کر کے ہوت تے ہے
سب جسے کہتی ہیں نا آی ہماری روح کو سکون دیتا ہے اور اسلام کے مطابق تو موسم اللہ اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہتے ہیں نا قرآن میں بار بار آسمان بارش ہوا دھوپ اور رات دن کی تبدیلی پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جی اور سب سے زیادہ رحمت سردی کے موسم میں ہی برستی ہے
جی بالکل بالکل اور جب بارش ہوتی ہے تو کتنی اچھی نیند آتی ہے
جی اور کتنی مطلب خوشبو کتنی اچھی لگتی ہے ایسا لگتا ہے بس ٹھنڈ ہو اور کمرے میں بس تھوڑی سی آگ جلی ہوئی ہو اور اور ہلکی ہلکی سی گرمی مطلب مزہ آت
ہاں مجھے وہ مطلب بہت پسند ہے مطلب جب بارش ہوتی ہے کھڑکیاں بند مگر بارش کی وہ آواز کانوں میں مطلب سننے کو ملتی ہے نا آ بارش کی وہ ٹپ ٹپ ٹپ والی آواز اور ہم روم میں بند ہوتے ہیں پھر تھوڑی سی کھڑکی کھولتے ہیں یا ایسی ہی کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے باہر بارش گرتی ہے یا جب برف گرتی ہے تو تب بھی کتنا سکون ملتا ہے روح کو
جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں بارش تو دیکھیے زمین کو زندہ کرتی ہے ہمارے یہاں کتنی فصلیں اگتی ہیں انسان اور جانوروں کو پانی ملتا ہے ان کا ذ ذریعہ بنتی ہے اس لیے تو ہم مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر ٹائم
ہاں ہاں اگر ہم دن بھر رات بھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو آمم مطلب مجھے لگتا ہے تب بھی اللہ کا شکرانہ پورا نہیں ہوگا ہماری طرف سے کیونکہ اللہ نے ہمیں جی تنی رحمتیں دی ہے نعمتیں دی ہے تو اس اس کا تو ہم پوری زندگی بھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اتنی ساری رحمتوں سے نوازا ہے اللہ نے ہم کو تو مگر جو ایک آ مطلب بارش ہے یہ پانی وغیرہ ہے مطلب اللہ کی جو یہ رحمتیں ہیں برف ہو بارش ہو یہ تو بہت ہی خاص نعمتوں میں ہے
اتی اتنی خاص نعمتوں میں مطلب کہتے ہیں ناں جیسے زیادہ گرمی سردی آندھی طوفان کے وقت بھی ہمیں شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے مدد اور حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا اس وقت اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے وہی ہماری حفاظت کرتا ہے دیکھو سردی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سوتے ہیں جن کو ایک مطلب کپڑا بھی نہیں ملتا ہے یہاں پہ پہ تو ایس کتنے کتنے مطلب غریب لوگ ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں لیکن ان کو کوئی کپڑا بھی نہیں ملتا اور ہم دیکھتے ہیں پر اللہ تعالی نے ہم کو نوازا ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں اور ہمیں بھی اچھا کپڑا پہننے کو ملتا ہے ہم گھر میں کمرے میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اتنا ٹھنڈ کا اثر بھی نہیں پڑتا نہ گرمی کا یہ اللہ کی ہی ہم پہ وہ ہے رحم و کرم
جی بالکل اور کیا مطلب ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو وہ ہمیں اس سے زیادہ زیادہ نوازے گا اپنی رحمت سے
وہی ناں انسان کی فطرت ہوتی ہے اسلام جو ہے ہمیں صفائی اور انوائرمنٹ کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے پانی ضائع نہ کرنا درخت لگانا پولوشن کم کرنا
بالکل
یہ اسلام کے اخلاق کا حصہ ہے اگر ہم ان سب کو نہیں مانتے ہم تبھی پریشان ہوتے ہیں تبھی ہم بار بار اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں
جی جی جی وہ تو ہم مطلب ہماری ہی آ کچھ ہماری اخلاق میں کوئی کمی ہوتی ہے جب ہم اللہ کی شکایت کرتے ہیں کسی مطلب کوئی چیز ہمیں لگتا ہے اب زیادہ گرمی ہے تو ہم تانگ‌ آ تو اللہ کیوں نہیں بارش ڈالتا ہے اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کی کیوں نہیں اس ٹائم بارش ڈالی کیونکہ کسی کو اس ٹائم بارش سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے جب ہمیں زیادہ گرمی ہوتی ہے یا جب زیادہ برف گرتی ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمیں اس سے نقصان ہو گیا مگر اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کسی کو ہم سے زیادہ اس سے فائدہ ہے ہم سے زیادہ اس سے نقصان پہنچتا اگر وہ یہ بارش نہیں کرتا تو مطلب میرے خیال سے اللہ جو بھی کرتا ہے ناں ہمارے لیے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کیا ہوتا بولتے ہیں ناں کہ جتنی فکر ماں کو ہوتی ہے اپنے بچوں کی اس سے سو گنا زیادہ فکر ہوتی ہے اللہ کو مطلب اپنے جو ہم لوگ ہیں اس کہ جو ہم بچے ہیں تو اللہ کو اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے بچوں سے بھی مطلب ماں کو اتنا پیار نہیں ہوتا ہے اپنے بچوں سے جتنا اللہ کو اپنی بندو سے پیار ہوتا ہے
جی بالکل درست فرمارے اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا ہے وہ ہمیں ہماری ضرورت کے حساب سے ہر چیز دیتا ہے اسلام میں تو دیکھو صحت کا خیال رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے گرمی میں پانی پرندوں کے لیے پانی رکھنا جانوروں کو لو پانی دینا دھوپ سے بچانا سردی میں اپنی حفاظت کرنا اور بیماری سے بچنا
ہمیں مطلب دیکھتا ہے کہ کوئی مت ہم سے بھی مطلب ہم سے بھی پیچھے ہیں کسی چیز میں تو اسے مت ضرورت ہے کسی چیز کی مطلب کسی کے پاس پانی پہنچتا ہے باہر سب ٹھیک ہے ہم ہم اپنا ہی پھر سوچتے ہیں ناں کہ ہم ٹھیک ہوں تو سب ٹھیک ہے
یہی تو سارے ثباب اختیار کرنے کے طریقے ہیں
جی جی جی وہی وہی اللہ اللہ اللہ میں اتنی توفق عطا کرے جی کہ ہم ہر ایک کا دکھ ہمیں سمجھ آئے
جی جی آمین یہی ساری ہم دعائے کرتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں نا ہماری امی نے اسلام میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ موسم جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ تو ہماری قدرت کی نشانی ہے ہم پہ رحم ہے قدرت کا ہمیں ہر حال میں اللہ لا کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے دعا کرنا اور فطرت کی حفاظت کرنی چاہیے اسی طرح تو انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور ایک ذمہ دار مسلمان بنتا ہے کہتے ہیں نا ہم ایک ذمے دار دار انسان بنیں گے تبھی تو ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر پائیں گے
صحیح ایک جگہ پوچھا کہ زندگی کس کا نام ہے تو انہوں نے بہت ہی مطلب ملائم چیز ہے زندگی بہت ہی نازک چیز ہے زندگی کے ساتھ نازک طریقے سے پیش آنا چاہیے پھر کانٹو سے پوچھا تو کانٹو نے بولا زندگی چگن کا نام ہے پھر انہوں نے پوچھا آگ سے تو آگ نے بولا زندگی جلانے کا نام ہے پانی سے پوچھا تو پانی نے بولا زندگی بھہ جانے کا نام ہے لیکن جب انسان سے پوچھا گیا کہ زندگی کس کا نام ہے تو انسان نے بولا زندگی ایک دوسرے کے کام آنے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی بننے کا نام ہے
تو اس کا مطلب کہ تبھی ہم انسان ہیں ہاں جب ہم مطلب ایک دوسرے کے کام آئیں گے ایک دوسرے کے کہ دکھ درد میں ہم کام آئیں گے تبھی ہمارا نام انسان ہے ورنہ ہم انسانی جانور ہی ہیں کیونکہ جانور کو تو جانور کو پوچھ پوچھا گیا یہ زندگی کیا ہے تو جانور کیا بولے گا کھانا پینا
ہاں
اور سونا جانور کے لیے تو یہی ہے زندگی تو اس لیے انسانیت ایک الگ چیز ہے
اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر بنا رہے اور ہم پہ اور ہمارا بھی اللہ تعالی اسی طریقے سے دھیان رکھے ہر وقت اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے
آمین آمین شکرانہ ہمارے منہ پہ ہونا چاہیے مطلب نماز پانچ ٹائم کی جو نماز ہے وہ اللہ کا شکرانہ ہی